ہیلو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام ہ ہیلو
ہاں بتائیے
کس نے یہ کون کہ
آں
اس نے کس لیے کال کی تھی
پوچھ رہی تھی کچھ پوچھ رہی تھی کچھ
کیا
یہی آپکے بارے میں
اچھا کیا بتایا
میں مطلب پوچھ رہی تھی کی کہ مطلب آپ کا میسج ویسج آیا کہ نہیں آیا
ہاں
ہمم آپ کے لیے کہہ رہی تھی کہ کال کر لو آپ کو مطلب اسی پہ اسی پہ کال کرنے کے لیے بول رہے تھے کہ بتایا تھا نا کہ آپ نے بھی بنائی ہے تبھی ہم آپ سے پوچھے تھے پہلے
امم
ہوں
اور تم نے کیا کہا بات ہو رہی
نہیں ہم نے بتا نہیں میری کوئی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے
ہاں چلو ٹھیک ہے چیٹ ڈیلیٹ کر دینا ٹھیک ہے میری
ٹھیک ہے کر دیں گے
ہوں
کچھ ہوا ہے کیا
کیا
کچھ ہوا ہے کیا آ کر میسج ویسج ائے
میرے پاس
ن
نہیں تو م بھائی ایگو والے ہے نا بندے وہ نہیں آئے گا
گو ہاں ایگو تو ہے اب میں پک رے
ہاں ا یگو والے بندے ہے
لیکن آپ نے تو بلاک کر کے رکھا ہے کیا بت ہے تو پھر
نہیں تو مطلب دیکھو ہم نے اس کی آئی ڈی کر دی ہے لوگ آؤٹ ٹھیک ہے
جی
اور باقی جو جس آئی ڈی سے مطلب گھر پہ جس آئی ڈی سے بات کرتی تھی وہ ائی ڈی تھوڑی نا بلاک کی ہے وہ اپنی آئی ڈی سے کرنا چاہے تو کر لے پر نہیں ہمیں کیا وہ مطلب ان کی آئی ڈی لوگ آؤٹ کر دیے جو یہ والی ہے مث والی مث علیزہ یہ نہیں ہم نے بلاک کی ہے نہ ہم نے ادھر سے کیا ہے نا ادھر سے ایسا تو ہے ن ان کے لیے آپشن نہ چھوڑا وہ ہم نے بالکل بھی پر نہیں کرنا چاہ رہی ہیں نہیں کرنا چاہ رہی ہیں تو کوئی باہر نہیں بیچے تھوڑے نہ
نہیں سے کل بھی پوچھا تھا آج بھی پوچھا ہے مطلب آپ کا میسج آیا کہ نہیں آیا
ہوں
وہ جانتی نا کہ میرے پاس ہے تو کیا پتا آپ کرے
اچھا ج
تو پہلی بات س پتا ہی ہوا ہے پتا ہی نہیں ہوگا کہ مطلب لگ آؤٹ آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے
نہیں ہم نے تو مطلب اگر بات کرنی ہوتی تو میسج آتا نا میسج آتا نا میرے پاس
نہیں ب مطلب آتا تو ٹھیک ہے
ہوں
لیکن پت ہی نہ ہو وہ بات الگ ہو اگر پت ہی نہ ہو تو
نہیں نہیں آئی ڈی لوگن کر رہی ہیں بار بار لو لوگن کر رہی ہیں دو بار لوگ
اد اچھا س ت خبر ہے لو م نے یہ ہے
سب سب ہر چیز پتا ہے مجھے تو نہیں کرنا جا رہی ہیں تو نیا نہ کریں بھائی اور کیا
ت بدا پریشان ہو رہی ہے لیکن کرھرنا پاریی ہو تو
پریشان مت ل
مطب اب اب جب انسان ہم سے پوچھ رہا ہے کہ مطلب ہم جایا کہ نہیں آیا آ
نہیں ماموں دیکھو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پریشانی پریشانی اگر ہو رہی ہوتی تو میرے پاس میسج کر دیا ہوتا جاندے عزت کم ہو جائے گی اگر کہیں میسج آ کر دیا اس نے یا ایسا کچھ تو وہ ایسا سوچتی ہے
نہیں ادھر کی کوئی بات نہیں ہوتی اگر مب تھوڑا بہت اگر وہ رہتا ہے جیسے کہ آپ غصہ ہو آپ کا غصہ کم ہو تو آپ کر دو آپ بھی ایسے ہی سونچ نہیں کہ آگے مطلب سے میں اب بھی نہیں کریں گے یہ
نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہم نے ہم نے بہت بار ہم ہم جھکے تک ہیں جو کرنا مطلب کب ابھی یاد تک نہیں کیا وہ کیا ہے ہم نے
ہمم
ہاں ہم نے وہ چیز وہ چیز د یکھی ہےخیر پر اپنے حساب سے تھوڑی نہ دوسرے کو سوچ سکتے ہیں نہ
ہاں ویسے آپ لوگ کی مرضی آپ دونوں کی مرضی تو اب دونوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہو اب دماغ میں کیا چل رہا ہے بس ہم بتا نہیں سکتے لیکن ہم سے دو تین دفعہ پول چکی ہے
ہمم
با با میسج تو میں کر دوں ابھی کر دوں
ہاں
پر اس نے روکا نہیں مجھے بس اسی بات سے میرا من نہیں ہو رہا ہے کرنے کا میسیج
میں اگر جو بولتا جا رہا ہوں تو جو بولتا جاتا ہوں اوکے ٹھیک ہے کر لو اوکے ٹھیک ہے کر لو کوئی بھائے ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے زبردستی زبردستی بتیا نہ چاہتے ہیں
اچھا
آمم
ہاں روکنا تو چایے تھا
ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے زبردستی ایک کو مطلب مار پیچھے پڑا رہے کی بات کرو اور دوسرے کو مطلب جاؤ جو سمجھ میں آئے وہ کر لو یے کر لو ایئی ہارڈ تو ہوتا ہی ہے
باقی ماموں چھوڑو یار تم یے بتاؤ کہاں ہو گھر پے
اچھا بھول ہوں کر گا گھر جا ئیے گا تو ہمیں بتائیے گا
کیا
جب آپ اپنے گھر جائیے گا تو ہمیں بتا دیجیے گا بس
اچھا نہیں امی لوگ کہاں ہیں
امی امی لوگ ہاسپٹل گئی ہیں بتایا تو تھا
نہیں ہم نے سنا نہیں دھیان نہیں دیا ہاں آواز کٹنے لگ جاتی ہے نا اس سمے بولا ہوگا تم نے
ہمم بھابھی ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ ہے نا بھائی گھر پے ہے بھابھی ہوسپٹل میں ہے ہمم
گھر پے رکی ہو
ہاں ہم گھر پے ہیں ابھی تھوڑا بہت کام کر لیتے نہیں ہم اکیلے بارہ ایک بجے رات تک رہ لیتے ہیں
ہاں اور کیا
تو تو تو اچھی بات ہے پھر
اچھی بات اور کیا اکیلے رہنا چاہیے
اکیلے رہنا جب اس کے ساتھ آتی تھی تب تو تم آ تم بہت ڈرتی ہو
ارے وہ راستے میں ڈر لگتا ہے اپنے گھر پے ہر انسان سیف رہتا ہے
اچھا مطلب تمہارے ادھر مطلب آس پاس گھر ہیں یا اکیلا گھر ہے کچھ
نہیں نہیں اکیلا گھر نہیں ہے بازو گھر بنے ہوئے ہیں
نہیں تمہار تمہارے طرف گئے تمہارے طرف گئے تھے ایک بار ہم کیا نام ہے ذرا بتا نا
علیم نگر
عجیز نگر یے تو اجیز نگر تو یے تو یہی تو کیا بھائی اے چھوڑو ہتاؤ ادھر ہی پڑتا ہے اپنے محلے کا نام بتاؤ کیا
وہی ہے
نہیں مجھے مجھے اس نے کچھ اور بتایا تھا پتاہ نہیں کیا بھول گیا میں
نہیں نہیں وہی ہے
تو ہم جب کام سے گئے تھے تو ہم نے کہا تھا ادھر آئے تو اس نے کہا تا ادھر تم بھی رہتی ہو اور وہ پتا پتہ نہیں اور کسی کا ابھی بتایا تھا ادھر رہتی
ہاں ادھر تو بہت لوگ رہتے ہیں
ہ تبھی ہم پوچ رہے ہیں تم سے تو اس کے
ہاں کیا بول رہے تھے بولیے
تم بولو کیا بول رہے تھے
نہیں نہیں ہم کچھ نہیں آپ بولی کیا بولے
میں تو آئسی نارمل بات بس
ہاں ہاں بولیے بولیے
آب بھول بھی گیا کیوں کہ ٹوک دیا نا تم نے بھول بھی کیا ٹوک دیا تم نے
اتنی جلدیکون بھول جاتا ہے بولیے کیا بولے تھے سچی
اری اس کی بھیا ان کی عادت لگ گئی
رہا نہیں جا رہا ہے
نہیں کیا ہی کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں
نید نہیں آ رہی ہے مطلب
نیند
بارا ایک بجے تو نارمل ہی ہے جاگنا
وہ تو ہےلت ہی جب تک ہے
ادھر بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے انکھ کھلتی ہے اٹھو پھر پھر لیٹ جاؤ پھر اٹھو پھر لیٹ جاؤ یہی چل رہا ہے بس تو کھانا وانا تمہیں بناتی ہو
ہاں کھانا وانا ہم بنا لیتے ہیں
کل
کھانا وانا کیا سب کچھ بنا لیتے ہیں کوئی یقین ہی نہیں کرتا ہم کھانا بنا لیتے ہیں ہاں
تم تم کو جلدی شادی کرنی چاہیے
ارے ایسا نہ کہو یار کیا ہے میری زندگی میں خراب
ہے نا کھانا وانا بنانا آنا چاہیے کھانا وانا بنانے لگے شادی کر دو
ہمم ہممم
ام ہوں یہی سب سوچتے ہیں کا ویڈیو نہیں دیکھی ہے تم نے کہ روٹی اگر گول بننے لگی یہاں ممی نے شادی کرا دی
یاں وہی تو روٹی گول بناتے نہیں جان بوجھ کے نہیں بناتے
ام جان بوج کے
چلو کوئی نہ تمہیں جلدی نہیں ہیں اچھی بات ہے نہیں کنی کنی بہت شادی کرنے کا شوق ہوتا ہے نا پانچ سال
بھیا ہم کو ہم کو اپنی زندگی برباد کرنے کا شوق نہیں ہے
زندگی کیوں برباد ہوگی بھائی شادی ایک ایک ایک پوتر رشتہ ہے ابھی ہاں ابھی مطلب تھوڑا وہ پوتر بولا ہے کچھ اور نہ بولنا
ہاں ہا
نہیں شادی سے ڈرنا تھوڑی نا چاہیے لوگ بھائ پڑھی لکھی لوگ کیسے ڈر سکتی ہو ہیلو آواز نہیں آ رہی
دیکھو انجان میں نہ کرنا بھیا جسے جانتی ہوں اسے ہی کرنا پہلی بتا